ہلو ہلو ہلو وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کی آواز کٹ آرہی ہے
اب ٹھیک ہو اچھے سے
ہ اچھی س خرتابھی
شکر اللہ کا آپ کے وہاں سب ٹھیک ہے
اچھا شکر اللہ کا کیا کر رہے تھے
ا میں کپڑوں کو
اچھا ٹھیک اور
مما کہاں ہے آج سنڈے ہے
ویسے ہیلو
ہاں میں سن رہی ہوں
میں بول رہی ہوں آپ کو کون سی کنٹری ہے
مجھے انڈیا
اچھا وطن صرف وطن صرف زمین کا ہی ٹکڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ہماری پہچان ہماری شان ہوتی ہے نا جیسے کہ انڈیا
ہاں صحیح کہا آپ نے وطن سے محبت ہر انسان کے دل میں ایک فطری جذبہ ہوتا ہے میری بات سن رہی ہو آپ میری بات سن رہی ہو
بولو بولو
میں بول رہی تھی کہ وطن سے محبت ہر انسان کے دل کا ایک فطری جذبہ ہوتا ہے
صحیح کہا بالکل یہ یہ نا وطن سے محبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی طرف تعریف کریں بلکہ اس کے اصل مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کی امن اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرے ہے نا
صحیح خوبصورت لمحات گزارتا ہے اسی جگہ سے اس کا گہرا رشتہ بن جاتا ہے وطن صرف ا زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتا بلکہ ایک ہماری پہچان ہماری تہذیب ہماری روایت اور ہماری مستقبل کا مرکز ہوتا ہے
بالکل ایک اچھا شہری ہمیشہ قانون کی پابندی کرتا ہے سچ بولتا ہے محنت کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اہ کے ساتھ اچھے حقوق احترام کرتا ہے اسی طرح چھوٹے چھوٹے کا بھی وطن سے محبت کا ثبوت ہوتا ہے جیسے صفائی کا خیال رکھنا درخت لگانا تعلیم حاصل کرنا اور اپنے فرض ایمانداری سے نبھانا
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے اسی لیے ہر شخص کے دل میں اپنے وطن کے لیے محبت اور وفا فاداری کا جذبہ پایا جاتا ہے
بلکل ہمارے بزرگوں نے اپنی وطن کی حفاظت کے لیے اب بے پناہ قربانیاں دی انہوں نے اپنی جان اپنے سکھ کون اور اپنی خوشحالیاں قربان کر دی تاکہ آنے والی نسلیں امن اور عزت کے ساتھ زندگی گزر کرے ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا اور ان کی قدر کرنا ہمیں فرض رکھنی چاہیے
ہ بالکل صحیح کہا آپ نے وطن سے محبت تعریف کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کرنا بھی ہوتا ہے جو لوگ اپنے وطن سے سچا محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس کے فائدے اور بہتری کے لیے کام کرتے ہیں
بالکل بول رہ آپ صحیح بول رہے ہو سر آج کے جریعے دور میں وطن سے محبت کا سب سے بہترین ترقی یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر کے علم کو اپنی طاقت بنائے نفرت کی جگہ محبت کو فروغ دینا اور ایک دوسرے ساتھ اخلاق عزت سے پیش آ رہا جب ملک کہ لوگ ایک دوسرے کا احترام کرے کرتے ہیں اور مل یہ نا مل کر کام کرتے ہیں نا تبھی ملک ترقی کرتا ہے
بالکل بالکل ہمارے بزرگوں نے وطن کی ہاں ہاں ہمارے بزرگوں نے وطن کی آزادی کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں کئی لوگوں نے اپنی جان تک قربان کر دی تاکہ آنے والے نسلیں آزادی کی زندگی گزار سکے سکے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہم آزاد فضا میں سانس لے سہ رہے ہیں ہمیں ان کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور اپنے وطن تن کی حفاظت اور ترقی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے
بالکل پسند کی چرہ کسی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے ہر شہری کا اپنا حصہ ہوتا ہے ایک شہر ہاں
مطلب آپکی آواز کم ارہی ہے بہت
میں نے بولا ہمیں اپنے وطن کی زبانوں تہذیب روایت اور
قربانیاں حسن کی حفاظت بھی کرنی چاہیے ہے نا اپنی صداقت پر فروغ دینا چاہیے ہے نا دوسروں صدا فوب غور و فکر کرنا چاہیے
ہوں ہوں وطن سے محبت کا ایک اہم پہلو قومی یکجاات بھی ہے ایک دوسرے کی سات عزت محبت اور پ بے بھچارہ کے ساتھ رہتے ہیں تو ملوک ترقی کر تا ہے مذہب زبان رنگ اور علا علاقیات کے فرق کو بھول کر جب لوگ رہتے ہیں تو وطن مضبوط ہوتا ہے اور دشمن کبھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے
بالکل ایک اسٹوڈنٹ اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے ایک ٹیچر بہترین تعلیم دے کر ایک پر ایمانداری سے مریضوں کا علاج کرتا ہے ایک کسان محنت صرف فصل اگا کر ہر ہر کشٹ اپنا فرض نبھاتا ہے اور مالک کو مضبوط بناتا ہے اگر ہم واقی اپنی بس وطن سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ سچائی انصاف امن بھائی چارہ اور ایکتا کا پیغام دینا چاہیے نفرت اور بے ایمانی کی بچانا چاہیے ہے نا کیونکہ یہ چیزیں کسی بھی ملک کی ترقی میں رکاوٹ لاتے ہیں
صحیح کہا آپ نے طالبہ اور نوجوان کسی نوجوان محنت کرتے تلیم اچھی اور جا سکتے ہیں علم حاصل کرنا محنت کرنا اور سماج کی بڑائی کے لیے کام کرنا
بالکل بالکل اگر میں یہ کہوں گی کہ اتنی ہی ایک کھاں کے وطن سے محبت ایک احساس نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے ہر شہری ذمہ داری کو سمجھنا اور ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تب بھی ہمارا وطن اور بھی مضبوط ترقی یا فتو خوشحال ہوگا ہے نا
بالکل صحیح صحیح صفائی کا خیال رکھنا مطلب صفائی کا خیال رکھنا درخت لگانا پانی اور بجلی کی بچت کرنا اور عوامی عملہ کی حفاظت کرنا بھی وطن سے محبت کا ا عمل کا وطن سے محبت کا اظہار ہے جو لوگ اپنے شہروں اور گاؤں کو صاف اور خوبصورت رکھتے ہیں وہ اصل میں اپنے وطن سے محبت سے کا ثبوت دیتے ہیں
بالکل
بس
نہیں مر فتوں کی ترقی کی بنیاد ہے جو قائم علم کو اپناتی ہے وہ دنیا میں عزت اور کامیابی حاصل کرتا ہے اگر ہم اپنے وطن سے سچائی محبت کریں کرتے ہیں تو ہمیں محنت سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہیے اور اپنی علم اپنے معاشرے بھی بلکہ علم استعمال کرنا چاہیے
صحیح کہا آپ نے آپ کی بات بالکل ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے وطن سے محبت انسان کو ذمہ داری اور باشعور بناتی ہے یہ جذبہ انسان کو اپنی ذاتی خواہشات سے اوپر اٹھا کر قوم اور ملک کے لیے سوچنے کی تعلیم دیتی ہے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنی وطن سے عزت اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے
ہر نوجوان کے خاتون پر پر وطن کا مستقبل ہے اگر نوجوان محنتی ایماندار تعلیم یا فتو بے اخلاق ہو تو ملک مستقبل بھی روشن ہوگا اسی لیے ہمیں اپنے وطن ضائر کرنا نہیں کرنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے اور اچھے اخلاق حاصل کرنے چاہیے ہے نا
صحی صحی مشہور کال ہے حب ال وطنی مینال ایمان یعنی وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے یہ جملہ ہمیں اپنے ملک سے محبت اور وفاداری کا پیغام دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپ ہمیشہ اپنے وطن کی ترقی من اور خوشحالی کے لیے دعا کرے اور اپنی صلاحیتوں کو اس کی خدمت کا کے لیے استعمال کریں
بالکل آج کے دور میں ٹیکنالوجی اور سائنس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اگر ہم نئے آئیڈیاز ریسرچ کریں محنت کے ذریعے اپنے ممالک کی خدمت کرے تو ہماری دنیا کے ساتھ قدیم سے قدیم مل کر چل سکتا ہے ہر نئی ایجت اور ہر اچھے کام وطن کی ترقی میں اپنا حصہ دلاتے ہیں ہے نا
صحیح کہا ہاں جی صحیح صحیح صحیح آخر
اتنا ہی کہوں گی کہ وطن سے محبت صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ امن کا نام ہے جب ہم اپنے فرض ایمانداری سے نبھائیں گے سچ بولتے ہیں محنت کرتے ہیں امن کو فروغ دیتے ہیں اور اپنے ملوک کی عزت کرتے کا خیال رکھتے ہیں تب ہم سچائی ممالک میں وطن سے محبت کرتے ہیں چلو اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق اتا
میں آپ کو بعد میں کرتی ہوں ٹھیک ہے